السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ خیریت
ہاں جی جی الحمد للہ آپ کیسے ہیں جناب
جناب ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیے کیسا موسم ہے آپ کے شہر میں
جی ہمارے یہاں تو موسم بہت سہانا ہے بارش کا
ماشاء اللہ اور بتائیے گرمی کیسی پڑ رہی ہے آپ کے یہاں
گرمی بہت زیادہ ہے گرمی ہمارے ادھر
اچھا تو آپ کے حساب سے گرمی کم ہو جائے ایسا کیا کرنا چاہیے
اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ بارش ہو
ماشاء اللہ بڑے ہی نیک خیالات ہیں آپ ویسے اگر ہیں تو اگر ہم اپنے گھروں کے آس پاس درخت لگائیں اور درختوں میں ماشاء اللہ اگر دیکھ کہا جائے تو جو درخت چھایا دے اور فھل دے وہ درخت لگائے جائیں کیا آپ کی رائے ہے اس میں
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل لگانا چاہیے درخت
جی
پھل بھی دیتے ہیں ہوا بھی ٹھنڈک جی جی
ہمارے جو وطن کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی جی انہوں نے بھی درخت لگانے کے لیے ایک ابھیان چلایا تھا تو کچھ پتا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ
جی جی ہم لوگ ہم نے بھی کافی درخت لگا رکھے ہیں اپنے گھر پہ
ماشاء اللہ کس چیز کے درخت لگائے ہیں آپ نے
ہم نے پھولوں کے لگائے ہیں
ماشاء اللہ ویسے بہت ہی نیک خیال ہے آپ کے اگر آپ یہ چاہیں پھولوں کے ساتھ ساتھ ایسے درخت لگائے جیسے امرود ہے اور نیم ہے پیپل ہے جی جی ان کو لگائیں گے آپ تو یہ آپ جانیے کہ جیسے آپ نے نیم کا درخت لگایا تو کسی آپ روڈ سے گزر رہی ہیں ٹھیک ہے
جی جی
روڈ سے گئیں اور بہت
ٹھیک ہے
ہیلو نیٹورک ایشو ہے ہلو
سے باپ اس درخت نہیں
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہ دنواد آ رہی ہے جی جی ہمیں لگا کہ نیٹ ورک چلا گیا اسی لیے آواز نہیں آپ کے آ رہی تھی
نہیں نہیں نہیں الحمد للہ نیٹورک ایک دم اچھا ہے اور بتائیے نماز پڑھتی ہیں آپ
جی جی جی
ماشاء اللہ نماز پڑھا کریے نماز جو ہے مومن کی میراث ہوتی ہے
جی
اور بتائیں نماز کے بارے میں آپ
جی نماز ہمیں ہمارے اوپر فرض ہے پابندی سے پڑھنی چاہیے
ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمارے جو اسلام دھرم کے جو مطلب اپدشک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ نماز ہر مومن پر
فرض ہے بیش بالکل
بے شک اور بتائیں آپ
اور سب خیریت سے ہے آپ بتائیے
جی ہاں اور موسم کیسا ہے آپ کے یہاں
ہمارے یہاں کا موسم کافی خش خشما کس مزاج ہے
اچھا الحمد للہ اور بتائیے
رہا بس کا کھا پی کے ساری کو کے آرام کر رہے تھے
ارے ماشاء اللہ اور بتائیے ہ علم کے بارے میں آپ کی کیا
جی جی
علم کے بارے میں پڑھائی علم جی ہاں تو علم جو ہوتا ہے ہم ہر انسان کو اس فلم کی اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد زندگی میں جتنے بھی کام کرے وہ صح سے ہو صح بات ہے کہ
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی جی اور بتائیے آپ آپ کی کیا رائے ہے اس میں
بالکل صحیح صحیح کہا آپ نے علم میں بہت زیادہ ضروری ہے
جی جی
جی
اچھا اور بتائیں آپ
جی اور آپ کھانا پینا ہوگیا آپ کا
الحمد للہ ہم آج دعوت میں گئے تھے
جی جی
ہمارے مطلب یہاںان ہاں دعوت میں گئے تھے اب ان شاء اللہ ہم لوگوں کی دعوت کریں گے ہماری والدہ محترمہ آئی ہوئی ہے ہم
جی جی
تو ہم سب کی دعوت تھی ہمارے رشتے داروں کے یہاں
جی جی
بہت ہی بہت ہی لذیذ قورمہ بنا تھا ماشاء اللہ وہاں
ماشاء اللہ
اور بتائیے آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں
جی مجھے چکن آتا ہے بنانا مٹن بنا لیتی ہوں
اچھا کتنے طرح کا چکن بنا لیتی ہیں آپ
زیادہ نہیں آتا تھوڑا بہت
اچھا بہت ساری چکن کہ کشس تعداد ہے آپ قورمہ ہے مغلئی ہے ہے نا ماشاء اللہ اور بتائیے اور بریانی کون سی پسند ہے آپ کو
بریانی حیدرآباد
ماشاء اللہ اب آپ نے حیدرآباد کا ذکر کیا ہے تو یہ نوابوں نوابوں کے شوق تھے بریانی کھانا بریانی کہ جو مطلب کہنا چاہیے بنیاد ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا حیدرآباد سے جڑی ہوئی ہے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
وہاں کے نظام جو تھے انہوں نے بریانی کو بہت مطلب کہنا چاہیے فیمس کیا آپ نے انڈیا میں
جی جی
اور بتائیے اور کیا ہے
اور آپ کی امی کیسی ہیں ٹھیک ہے
الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے میری والدہ محترمہ ایک دم ٹھیک ہیں
اور میں انہیں یہاں آیا ہوں جی الحمد للہ انہیں یہاں لایا ہوں ان شاء اللہ میں ان کو حکیم صاحب کو دکھاؤں گا اورق ی صاحب سے ان کی دوا کراؤں گا انہیں جو ہے مصری کی بیماری ہے
اچھا
جی جی
جی جی بالکل اچھے سے دکھا دیجیے ان کو
انشاء اللہ
اور بچے کیسے ہیں
الحمد للہ میرے بچے بھی ٹھیک ہیں میرا جو بڑا بیٹا ہے ماجد
جی جی
دووم کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے ابھی اور چھوٹا بیٹا ابھی جو ہے وہ ابھی شروعات کیا اس نے ابھی اول کلاس سے
کہ محترمہ کیا کر رہی ہیں
اور ہماری جو بیگم ہے ماشاء اللہ ابھی وہ سونے کے تیاری کر رہی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جی ہاں نماز
جی جی
انہیں ہدایت دی ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں
جی ماشاء اللہ کیا بات ہے بالکل انشاء اللہ ضرور
جی اور آپ بتائیں باجی ٹھیک ہے آپ
جی بھائی جان اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے ہیں
اچھا ماشاء اللہ ایسے ہی رہنا چاہیے ہر مومن ایسے ہی رہنا چاہیے اور جی جی اور بتائیں کھانا ہو گیا آپ کا
جی آپ کے فارغ ہو کے آرام فرما رہے تھے
ماشاء اللہ اور آپ کے شوہر نے بھی کھانا کھا لیا
جی جی سب لوگوں نے کھا لیا کا پی کے فارغ ہو گئے
ماشاء اللہ الحمد للہ صحیح وقت کا خیال رکھے ہمارے اسلام کو اگر آپ دیکھیں گی تو ہمارے اسلام میں جو یہ پانچ وقت کی نمازات بنی ہیں ان میں ان کا جو صحیح ہے کھانے سے بھی ان کا تعلق ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل
فضل کی نماز میں اٹھ جائیے تو ہمارا صبح ہو گئی اور رات میں آپ مغرب بات کھانا نوس فرما لیجے
جی
جلدی کھانے کا اس میں سلسلہ قائم کریں آپ لوگ
انشاء اللہ ضرور آپ کی بات پہ قائم کریں گے
اور کھانے کے بعد جو ہے یہ لازمی ہے ہے کہ آپ جو ہے کم سے کم دو سو تین سو قدم ٹہلیں
پہلے جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں
اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بہنوئی کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ ہو ماشاء اللہ اور بتائیں آپ
اور سب خیریت سے ہے
اچھا اچھا اچھا اور بتائیں
جی
آواز اور بتائیے آپ کیا چل رہا ہے
بس سونے کی تیاری ہو رہی ہے
ماشاء اللہ بہت جلدی سو جاتی ہیں آپ
جی آج جلدی اٹھ گیا تھ تھوڑا تو نیند آ رہی ہے
ماشاء اللہ آپ جو ہے اگر اپنی زندگی میں اسلام کے ابار سے چیزوں کو اگر درست کریں گی تو ان شاء اللہ آپ کو بہت اس میں منافع ہوں گے جی تو آپ جو ہے میں آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ صحیح و پہ ہر کام کو کریں
صحیح فرما رہے آپ ٹائم سے مطلب ٹائم کا خیال رکھا جائے تو ٹائم سے ہی کرنا چاہیے وقت کا
ب شک بشک ب شک اور صحیح وقت میں اگر آپ سارے کام کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی ان شاء اللہ کامیاب ہوگی
صحی پرناارے بے شخ اور آپ کیا کر رہے ہیں
ج بس الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں آپ سے بات کر کے بہت اچھ
عم مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہ